ہلو جی السلام علیکم بھائی جان
جی اور سب خیریت بھائی جان
جی بھائی جان سب خیریت آپ بتاؤ
تو سر باس سب بڑھیا تو آات ہےھر ہمہ علاقہ تو یہ تو آج میں لججت تاہم اور صحت ہے بدن یعنی ایک متوازن غذا اور نظام ہے انجیرجام کا فلسکا یعنی آج ہم ایک تو عزیز دوستوں کی نہایت جامع عجد اور تفصیلی پسی اور اردو الفاظ کے سمندر کے لبریز ایک گپت دوگنی والی ہے تو آئیے اس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اس گفتگو کو لے کر تو بھائی جان السلام علیکم با کمال صبح ہا جی میں دوست میں ہوں میں ہوں آپ کا میزبان متر اور دان خندو والا لز ہے سائمان تو آج ہم اپنی اس زبان کی فحاست فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسیے معتبر اور حیاتی موجوعہ ہاتھ پکڑنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے جسمان کی انکھیں کو انتہا کا یعنی مضبوط دیتا ہے بلکہ ہماری روح ہمارے افکار اور ہماری ذہنی کیفیت کے ربط کو بھی بخوبی برقرار رکھتا ہے تو بھائی جانا آج اس محفل میں لب جو کہ چراغ روشن کرنے کے لیے آپ کا طہ دل سے استقبال ہے
جی جیی بھائی جان جی جی تو آ ممنون یہ ساسیی دوست اور اس آج ہماری اس نا ایک کا موری ایسا نہایت کلیدی بنیادی اور لازمی موضوع ہے جس کے بنا کشم و کشص زندگی میں انسانی بدور کی بکا کا تصور کی محال ہے جی ہاں تو آج ہماری قدر یہ تفصیلی گفتگو کا عنوان ہے آج کل
ہاں
سوربھ میں اعتدال یعنی عمدہ خان پان متوازہن غزا کی حقیقی اہمیت اور انسانی بدن پر اس کے عجد افادیت کو سہارا
واہ بھائی
ہاں
کے اس اپرھ کا تفری انندھی دوڑ اور مصروفیت اور جد جد دی تو یعنی آدنکتا کی سوور توور میں ان انسامنے کھان پان کو مہیج بے حسر رسم یا پھر لججتے دین یعنی ایک جیب کا سواد کا ایک ادنا یا چریا بنا لیا ہے اور لوگ اس سے حقیقت کو سراسر فراموش یعنی بھول چکے ہیں کہ ار جو ہمارا جسم ہے پرت دیگار کی دی ہوئی ایک نایت عجیم اور مقدس امانت ہے اور گغجا بوجن یعنی ج یعنی بوجن م پیٹ بھرنے کا بےچمان سامان نہیں بلکہ سے ربا نہیں مشین م سینری کو رو دا کرنے کا واحد نہیںان آج کا انسان ج ہے کہ کہ س میں اپنی صحت کے قابل کا خون کر رہا ہے اس الگناک صورت یہ حال پر آپ کے دان مندانا خیال ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آگے فرما
جی حقیقت پسند اور بے سکت توضات کی ہے آپ نے اور دل دہل ج جاتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ آج د در کان سجی تو ہے مگر ان پر شفا کے بجائے امراض پڑو پڑوس جا رہی ہے پڑوسی جا رہی ہیں اور تکیموں طبیبوں اور فلسفہ اپ صدیوں پہلے یہ بنتا ہے صدیوں پہلے سنری اصول فرمایا تھا کہ انسان ویسا ہی بنتا ہے جیسا کہ وہ خوراک لیتا ہے اور ہماری نفسیاتمنگیں ہماری تسمانی جسمانی توانائی ہماری خون کی روانی اور ہمارے ذہن صلاحیتیں ان تمام چیزوں کا مکمل د دارومدار اس بات پر ہے کہ ہمارے الرگ سے نیچے کس قسم کا نوالا اتر رہا ہے جب ہم آلودہ کا صف سکیین اور بازاری اشیا کو اپنے سمٹ سکم مسکن مناتے ہیں تو ہمارا پورا وجود بیماریوں کا ایک ایسا گڑھ بن جاتا ہے جس میں ابتدا تو لذت لذت سے ہوتا ہے مگر اخت کاام ہلاقات پر ہوتا ہے تو آئیے ہماری علی قدر سامعین کی خدمت میں اس پاک لل لطیف اور صحت بخش غذا کے کلیدی اباو کو نہایت کی گہرائی میں وس ی تفصیلی کے ساتھ پیش کرتے ہیں
ہ
توزن اور اس کی توانائی کی پاکی اور خالص پن جی فرمائیے تو اس کے بارے میں کچھ
جی جی بلکل آپ نے بھی درست بات کہی بھائی جان جو میرے باقعی اچھی لگی ہے آپ نے یہ بات آپ کی بات میں سچائی تو ہے لیکن آپ کی واقی باتیں ہے سچائی بیا کر رہی ہیں اور جو آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم آلودہ کسیف سکمی اور باجری اسیہ کو اپنے سکم کا مسکن یعنی گھر بناتے ہیں تو ہمارا پورا وجود بیماریوں گڑھ بن جاتا ہے بیماریوں آج کل ہر کسی ایک تو آدنکتا کے کارن پالوشن بڑھ رہا ہے جس سے ہمیں آج کل بیماریوں بس گھر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور متوازن غذا کے عناصر اور اس کی توانائی کے بارے میں آپ نے ہم سے جو پونچھا اور ایک ہمیں ایک حالانکہ موجوع دیا آپ نے جو موجو رہا آپ تک جاگ باقی جگہ اور تپن تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو بھائی جان میں آپ سے کہہ رہا تھا اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اد اد اجداد یعنی پووروج سات خالص بےمیزز یعنی بنا ملاوٹ بنا ملاوٹ کے شد کھانا اور سادہ خالص اور پتری یعنی پراکرتک ماں مین بوجن ایک کرتے تھے یہی واجد وجہ تھی کہ ان کی عمر ایک دراج لمبی عمر ہوتی ت ان کے چہرے ساداب رہتے تھے اور وہ بڑے سے بڑے عارج سے ت ہوں میں پوجھ رہتے تھے اس کے برعکس آج ہمارے ترخوان پر مسنوی یعنی آرٹیفسی آرٹیفشیل اور جہریلی چیزوں کی برمار ہے اس کلندی تبدیلی نے ہماری جسمانی ساخت کو کس حد تک رو یعنی گھایل کیا ہے بھائی جان آپ اس کے بارے میں میں بتاؤں اور میں آپ سے ایک موجوع دیتا ہوں جس کے بارے میں ہمیں آپ تھوڑی جانکاری دینا تو وہ ہمارا آج کا موجوع ہو گا تو ہمیں بتائیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں ایک آدنکتا کے کارن ہی واستوک میں پھیلاؤ چل کر رہی ہیں یا پھر ان کا کوئی اور ہی کارن ہے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں گ جتنے زیادہ ہم لوگ آدنکتا کی طرف بڑ رہے ہو اتنی زیادہ نئی نئی بیماریاں اور گہری گہری بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں تھوڑا
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ گہری گہری بیماریاں جی جی یہ گہری گہری والی بیماریاں میرے دل میں مجھے لگ رہا ہے مجھے آٹ ٹھکانے والا ہے جی تو آپ نے مرضی کی اصل اور بنیاد جڑ پر انگلی رکھ دی بھائی جان جس سے جڑ پڑپڑاے لگ گئی آج کل انسان نا سمجھی میں ایک سیری جہر سیری جہر سمج رہی ہو
بھائی جان جی تو سیریز ہے روزانہ اپنے وجود کا حصہ بنا رہا ہے جیسے عجد سے زیادہ شکر مجر چربی اور رسائن سے بڑی بڑی ڈبا بند اقسیام توازن غذا دراصل وہ مقدس جنج میں ہے جس میں قدرت نے ہمارے لیے ا نا سستا لیہمیت ر روگنیت اور حیاتی اور نمکیات کا ایک نیائی کی باریک اور کمل توازن سنتلن مقرر کیا ہے جب ہم ان مصنوعی چیزوں کو چھوڑ کر تازہ سبزی یا سبزیوں درختوں سے ٹوٹے سدب پھلوں مغرزات دلوں اور انانس کو اپنی روزمرہ کی خوراک اور لازمی انصاف بناتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک روحانی اور جسمانی کشش پیدا ہوتی ہے یہ تلف غذا ہمارے خون کے آخری قطرے کو تک صاف کر دی ہے اور ہمارے نظام ا مفاد کو ایک اسیل ایسا فلودی اثار ادا کرتی ہے جسے کوئی بھی مرض نہیں بج سکتا اور میں کہہ رہا تھا کہ سیدھی زہر تو بھائی آپ جو ریم غیرہ پیتے ہیں کیمپا پیتے ہیں چاہے آپ کتنی بھی مہنگی ڈرنک پیے وہ رہے گی گہری چاہے آپ پچاس والی پچاس والی تھمسپ پیو جی
جی بھائی جان سبحان اللہ آپ نے واقعی بہت اچھی بات کہیے باقی آپ کی بات میں سچائی وجہ کرتے ہیں وہی لیکن آپ کی بات جو کڑوی ہے وہ بہت کڑوی لگی لیکن سچائی وجہ کرنے والی بات تھی آپ نے تفصیلی بات تو نے زہن کے بند کپاٹ کھول دیے ہیں آئیے آج ہمارے عجی سی سماعتوں کا کچھ ایسے عملی آسان اور سنہری یاتاب کا ذکر کریں جی نہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا کر اپنی حیات کو صحت کا کہوار بنا سکیں تو آج ک کہ اس بہت بہت منور اور مشکو ابھاری ہوں میں آپ کا بھائی جانا آپ کی نہایت ہی پسی بلیغ مفید اور لفظوں کے انمول جکیرے سے سجی صحت بخش گفتگو کے لیے اور ہمارے تمام عالی سائمان کو تہہ دل سے من باقی گفتگو کل کے لیے جاری کرتی ہیں ٹھیک ہے بھائی جان
جی جی جی خدا حافظ
خدا حافظ